جی الحم رحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور خری ایس سے ہیں جی ماشاء اللہ اللہ کا شکرم خری سے ہیں
چلیے اچھی بات ہے الحمد للہ ہم کی خیریت سے ہیں
جی اور فرمائیے جی جی الحمد اللہ ک بھی کھا پی کے دستٹ فار ہوئے ہیں ہم
جی نواز پڑھی آج آپ نے
جی آج ہماری نماز چھوٹ کے نہیں پڑ پائے ہم
نہیں نہیں دین کے کاموں سے دور نہ رہی ہے کوشش کریے کہ نماز ضرور قائم کرے
جی انشاء اللہ
نماز نماز بہت ضروری ہے زندگی میں ہم اللہ اللہ کے گھر میں کرایہ دار رہے ہیں
بے شک یہ تمہارا کرایہ کلھر ہے
جی کیا کا گھر ہے ہمارا اصلی گھر والا بالکل بالکل بے شک بے شک بےشک ہمارا ا مقام ب ہے
اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ دین سے دور ہو گئے ہے ہمیں لگتا ہے بس دنیا میں ہی سب کچھ ہے
بالکل بالکل تو ان مصروفیت کو دور کرنا پ پڑے گا ان مصروفیاتوں سے ہر طریقے سے دور ہونا پڑے گا کیونکہ صرف اللہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں کوئی
بے شک صحیح فرما رہے ہیں بالکل صحیح کرم رہا ن
کیونکہ دنیا اور آخرت میں صرف نماز کام آئے گی آپ نے زندگی میں دنیا بیے کیا کیا کیا کیا کیا نہیں کیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف دنیا میں د ر آخرات میں صرف آپ کو نس بچا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا
بالکل آپ آپ اگر جیسے اپ اپن کسی کی مدد کرتے ہیں ہے نا تو کیا پتا اللہ کو کون سی میگی پسند
جی جی جی
اپن کے ایک نیکی سے مطلب ایک ہی نیکی
اللہ اللہ کای ال اللہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جواب کریں گی اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑی دنیا کو دکھاے کے لیے بھی اگر آپ کچھ کریں گے تو اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو
ارے دنیا دنیا تو کچھ بھی کر لو دنیا خوش ہونے والا کوئی نہیں ہے
نہیں ای پ نہیں ہے دنیا میں خش ہونے کے لیے ماں باپ ہے آپ کے آپ کے والد والدہ ہیں
صرف ہمارے والد اور کوئی نہیں
بہت سے لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی شریک حیات ہماری شریک حیات یا آپ کے شوہر یا آپ کے ا بچے یہ آپ کے والد والدہ ان کے علاوہ آپ میں کوئی کچھ نہیں ہوگا چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہے
جی بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ
آپ اپنا خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز ضرور قائم کرنے کی توفیق دیں بولے ان سے نماز
جی جی انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور آپ کی باتوں میں قائم کریں گے ہم
جی جی کیونکہ بہت ضروری ہے نماز تو بہت ضروری ہے کیا دنیا کے سارے علم ایک طرف ہے نماز ایک طرف ہے آپ قرآن پڑھیںے وہ الگ وہ الگ سب کا کام ہے آپ نقی کریں گے وہ الگ ثواب کا کام ہے لیکن نماز دنیا آر دونوں آخ رہے گی
بالکل بالکل
کیکہ اللہ فرماتا ہے بندو نماز پڑھو نماز پڑو گے تو دنیا میں بھی کچش رہو گے اور آخ فکرت میں بھی دنیا سبر جائے گی تمہاری تو اسی لیے سب سے ضروری چیز ہے نماز
بے شک بے شک اسلام ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے
بےشک بالکل ہے سارے ملکوں میں سارے ہاں سارے ملک میں بہت سارے مذہب ہے ہر عنی کتنے ملک ہے لیکن ملک میں نہ جانے کتنے طریقے کے مذہب ہیں لیکن اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جس پہ لوگ مرتے ہیں ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے
جچ وہی چیز ہے نا ہمارے اللہ نے ہمارے اسلام میں اتنی چیزیں آسان کر دی ہے پھر بھی لوگ وہ چیز کو وہ نہیں کر رہے
کہ اللہ صرف یہی کہتا ہے بندو تم سے میرے آگے جھکو تمہیں دنیا میں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کل نہ آج نہ آنے والے سمے میں نہ آنے والے وقت میں کچھ بھی آپ کو کسی کے اوپر ہ اوپر آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کے کرم سے
بالکل بالکل
کیونکہ نماز اس دنیا میں رہ کر بھی کام آئے گی اور آخرت میں تو صرف نماز ہی کام آنی ہے
اپ ایک بار کا ذکر کرنا ہی چاہیے
جہاں دین کا ذکر ہو وہاں ضرور جانا چاہیے یہ چاہے وہ ہم مارا گھر ہو چاہے وہ ہمارے پڑوسی کا گھر ہو چاہے ہمارے ہمسائے کا گھر ہو کسی کا بھی گھر ہو یا ہمارے رشتتے داروں کا گھر ہو ہمیں ضرور ضرور دین کے دین کے کام میں ضرور شامل ہونا چاہ
بالکل جانا چاہیے اور ہمیں آگے بھی لوگوں کو سکھانا چاہیے بیشاک
ہم لوگ دنیا میں جب تک رہیں گے تب تک ہم لوگ صرف سیکھتے رہیں گے علم کے بارے میں کیونکہ کتنا بھی بڑا علم دار ہوگا کتنا بھی بڑا علم دار کیوں نہ ہو اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کو سیکھنا بہت پسند آتا ہے وہ اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ
وہی تو اپن یہ دین میں اتنی خوبص خوبصورتی چیزیں ہیں اور ہر چیز میں آسانی اللہ نک کر دی ہے جی جی
کہ نماز قائم کرو بندوں بالکل نماز قائم کرو اور ہمارے نبی شان بھی ہے یہ نماز ہمارے نبی بھی اسی سے خوش ہوتے تھے نماز پڑھنے سے
بھوکا اٹھاتا لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے
بالکل بالکل دو وقت کی روٹی ضرور ملتی
بے شک بے شک آپ گھر سے نکلتے ہو جس آپ کیا سوچ کے نکلتے ہو اللہ کیا سوچتا ہے
یہاں جب اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے تو ضرور آپ کے لیے اچھے سے اچھا سوچ کر بھیجا ہے
بالکل بالکل
کیونکہ ایک ایک چھوٹا سا جانور بھی جو پیدا ہوتا ہے نا اسے بھی اللہ بھوکا سونے نہیں دیتا ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مخلوق کچھ نہ کچھ چیزیں کچ نہ کچھ مخلوق ایسی بنی ہوئی ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو کھانا دے دی ہیں سہارا دیتی ہیں اپنے سہارا کو سہارا دیتی ہیں تو جب وہ اللہ اس چھوٹی سی چیز کو کھانا دے رہا ہے ہر طریقے سے ان پر ظلم ہونے سے بچا رہا ہے تو ہم تو جیتے جاگ کے انسان ہیں بے گن گنہگار انسان ہے بے گناہی کرنے کے لیے اللہ نماز قائم کرنے کو بولتا ہے نیکی کرنے کو بولتا ہے امین امین بے شک سمہ امین
ج
ہ اللہ آپ کی ساری باتیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ رسالت میں اور ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توقیق دے اور سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے
بالکل بے شک صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہر چیز میں
جی بالکل اللہ کا شکر ہی ہے ہونا چاہیے ہر چیز میں کیونکہ وہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے
چاہے وہ چھٹی سی خوشی ہو چاہے وہ بڑی خوشی ہو لیکن صرف اللہ اللہ اللہ اللہ اور کچھ نہیں
اٹ
خیر تو آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے
جی زیادہ نہیں تھوڑی بہت
تو آپ اپپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں
جی جی
تو وہی مطلب آپ نے اردو بھی اردو عربی مطلب آپ کی کون کون کون سی ا چیز سیکھی ہے
اب تین تین مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کن کن چیزوں کا اپنے علم لے رتا ہے قرآن کا
جی جی ساری چیزیں ہم سے آتی ہے اللہ
اتنی اتنی صورتیں ہیں پیاری پیاری پیاری پیاری کلام باقی صورتیں ہیں
جی
قرآن پاک کا دل سورا حسین
بالکل
ہاں اس کی تلاوت کیجیے اللہ کی طرف سے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اگر کوئی فضر میں پڑھتا ہے سورہ عسین کو پڑھتا ہے قرآن پاک کے دل کو پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے مغرب تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے
جی جی جی
اور اگر مغرب میں پڑتا ہے تو
چاہیے اللہ تعال کے ترفری کے لیے لیکن لوگوں کے دروازے
رک ر رسک چاہیے دنیا دنیا میں رہ کر رہ رسک چاہیے آپ کو تو آپ فضر نماز میں ضرور پڑھیں آپ جی جی آپ محترمہ ہیں اس لیے آپ گھر میں آپ کے لیے تو گھر میں ہیں آپ کو تو کہیں جانا بھی
جی جی بالکل
جس آس پاس میں اگر مسجد ہے تو آپ کے شوہر کو وہاں جانا ضروری ہے
بے شک بےشک اللہ کا گھر بھی ویران نہیں ہونا چاہیے بالکل وہاں وہیں نہیں جانا چ چاہیے
بالکل بالکل کوشش یہی ہے کہ فذر ہر اثر مغرب ایشا ساری نمازیں قائم کریں سارے وقت پہ وقت میں پہنچے اور جمعاد کے ساتھ نماز قائم کریں
بالکل بالکل
اللہ کی طرف سے صرف یہی فرمان ہے بندو نماز پڑھو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی آپ سور
بے شک صحی فرم رہا ہاں
جی جی
جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھی باتیں کی آپ نے
بہت بہت شکریہ آپ کا
ہوگی اللہ حافظ
نہیں نہیں ان شاء اللہ انشاء اللہ یہ مسئلہ جہاں تک بھی ہوا ہے اس کے آگے بھی اگر موقع ملا تو آپ سے ضرور بات ہوگی چلیے الحمد للہ ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
اللہ حافظ
دوبارہ ملاقات ہوگی ضرور رابطہ کریں گے آپ سے اللہ حافظ